سلام بھائی جان
اور بتائیے امی جان ابو جان لوگ سب خیریت ہیں
ہاں بھائی جانب کھ
جی بھائی جان میرے ہم ہی اب ب جان بھی کھا رہیا تھا کھانا کھا لیے بھائی جن
ہاں خالی ہے
کیا کیا کھ ہیں بھ جان
چاول دال سبزی آپ بتائیے آچار چٹنی سلاد یہی سب کائےیں
ہم بھی کھائے ہیں دال چاول پھر کریلا کا بروا کھائے ہیں پھر سلاد کھائے ہیں کھیرا کا سلاد ا نیمبو کا نیمبو تھا اس میں ہری مرچ تھی گاجر تھی چکندر تھی یہی سب کھائے ب اور بتائیے مدھر موسم کیسا ہے بھائی جانا بائی
موسم تو بہت خراب ہے یہاں کافی زیادہ گرمی پڑ رہی ہے دھوپ بھی بہت ادھک ہے بجلی بھی کٹی ہوئی ہے ہاں
ابھی اب کہاں ہیں بھائی جان
ابھی ہم تو گ روم میں سوئے ہیں
ادھر کھاجا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی جان
کیا
کاجا ہوتا ہے بھائی
کاجہ تو ہوتا ہے بھائی جان لیکن بہت گرمی بھی پڑ رہی ہے اب یہ سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا موسم ٹھنڈا ہوگا تو جائیں گے کاٹنے
جی تو شام کو آج کاٹیے گا
ہاں بھائی جانوگ سے پوچھیں گے کاٹیں گے تو کہیں گے آپ کو
جی ویسے آپ کھانا میں کیا کیا بنا لیتے ہیں بھین
ہم کھانے میں چاول دال سبزی چکن مٹن بریانی ہر چیز بنا لیتے ہیں
او اور بتائیے
آپ بتائیے نا آپ بنا لیتے ہیں
جی بھ جان ہم بھی بنا لیتے ہیں چاول دال سبزی روٹی مطلب دال چاول بھی بناائے سبزی انیک طرح کے سبزی بنا لیتے ہیں جیسے پنیر ہو گیا اور مانساری میں بنا لیتے ہیں بھائی جان مرغی بنا لیتے ہیں کھسی بنا لیتے ہیں مچھلی بنا لیتے ہیں انڈا بنا لیتے ہیں اور بٹیر چ ساائی نہیں ہوتا اس کا اس کبھی بنا لیتا ہوں اور اور ب بتائیے ادھر تو آم کا سیزن چل رہا ہے موسم چل رہا ہے تو آم کھائے کہ نہیں آم لیچی
آم لیچی کھائے ہیں نا بھائی لیچی تو کلے کھائے تھے آج سوچ رہے ہیں آج آم کھانے کے لیے
اور لچی کا سواد کیسا ہے بھیا
لیچی کا سواد تو ٹھیک ہی تھا لیکن کچھ کچھ کھٹا تھا کچھ کچھ میٹھا تھا
ہاں لیچی تو ایسے ہی لگتا ہے بھائی کھٹا میٹھا
کھانا کھا لیے کیا کیا کھائے ہیں
ہم بھی کھائےیں بتائے نہیں دال چاول کریلا کا بروا کھائے ہیں
چلیے آب تو پڑائی لکھائی کیسا چل رہ ہے
جی پڑھائی لکھائی کافی خیریت سے چل رہا ہے بھ جن دن میں تین گھنٹے پڑتے ہیں اور رات کو ایک جی گھومنے کا پل جی سوچ رہے ہیں آپ کہیں گھومنے کا پلان بنا رہے ہیں
سوچ رہے ہیں کہ کشمیر گھوم کر آیا جائے
جی آپ بھی سوچی ہی رہے ہیں
ہاں بھائی جان سوچ ہی رہے ہیں
کہجے گ کہیں گھمی گ
گھومیں گے بھائی جان گھومیں گے
اتنے ایک بات بھائی جان سوچنے میں اور جتنا مزہ ہے نا اتنا گھومنے میں مزہ نہیں آ نہ بھائی جان
ہاں بھائی جان صحیح کہہ رہے ہیں ہمب تو سوچ رہے ہیں کہ چلیے موٹر سائیکل سے چل چلتے ہیں دو تین دن لگے گا گھومتے پھرتے تے چلیے گا رکتے اکتے اور مزہ آئے گا
جی چلیے موٹر سائیکل سے آپ ویسے موٹر سائیکل ہک ہانکنے میں کبھی گرے ہیں کہ نہیں بھ ج
گرے ہیں نا گرے ہیں ایک جنوری کو گرے تھے
جی
ہاں کافی مزہ آیا تھا لڑکیاں سب تو بہت ہنس رہی تھی
تر
چھوڑیے نا بھائی جن بتانا ضروری ہے
ضروری ہے تو ابھی تو بولے ہیں میں نے اور بتائیے م جی ہم بھی گرے تھے تو ہم اٹھ گئے تھے آپ دبا گئے تھے گاڑییا میں
بات ہے بھائی جان آ ہم تو سب سے پیچھا بیٹھے تھے ہم تو پہلے ہی کود گئے
اچھا پہلا یہ کود گئے تھے نا تو اگ لگ ہی میں کوٹا نہیں جرتا ہے بھ جن سحی بات ہے اور بتائیے نا نماز پڑھنے گئے ہیں آج
ہاں گئے تھے
اور مولوی صاحب کا حال بتائیے نا
مائل دیس اچھ بولے سب کا حال ٹھیک ہے
ٹھیک ہے
ہوں ان کو کیا ہوگا
ہ اور آپ کا بیسر جو تیس گ تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا
وسا ہے نہیں بھائی ج ن ہم ابھی تو بی س کمپلیٹ ہوا ہے دس گو اور کمپلیٹ کر ل ہیں
آج کروا دیں گے ہم آپ کا تو آپ آپ بھی ہماراسک کمپلیٹ کروا دیجیے دس گ میرا
ہاں بھائی جان ہم بہت نی دیالو لڑکا ہے
ہاں اچھا آپ کتنا دیالو ہے خالی ہم سے کرواتے ہیں سب
کیا کرے بھائی جانا ہمیں تو اچھا اچھا لگتے آپ بھی ہم کو اچھا لگتے ہیں
کیرم بورڈ کھیلیے گا بھائی جان شام کو
ہاں بھائی جن آئیں گے کھیلنے
ویسے کھیل میں آپ کو کیا کیا پسند ہے بھائی جان
کھیلنے ہمیں کبڈی پسند ہے فٹ بال پسند ہے والی بال بیڈمنٹن پسند ہے کرکٹ پسند ہے یہی سب اور گیم میں ہم کھیلتے ہیں فری فائر کیریم چیس یہ لوڈو
ولیی بول کھیلیں ہیں کہ نہیں بھ جین
ہاں کھیلے ہیں لیکن اتنا نہیں کھیلتے ہیں گاؤں کے لوگ جسا اتنا کھیل بھیے نہیں کرتا ہے
ہاں میں کیا کھیل ل ہیں
اوک د اورہ میں نہیں ن مزہ آئے گا بھائی جان
بڑ ب دوئیے بڑا میں ہوتا ہے اور ب ہی نا آپ کو مطلب ا ادھر آپ کا مطلب موسم کیا کیسا ہے بھائی جن مطلب
بتیں نہیں موسم تو اتنا ہے کہ کیا کہ من کر رہا ہے کہ جا کے کہیں برف پر لٹ جائے
گرمی سے بچنے کے لیے پیڑ پودے لگائے کہ نہیں بھیجیں
ہوں لگائے ہیں لیکن باغیچے میں ہے سوچ رہے ہیں کہ تھوڑا باغیچے سے گھوم گایا جائے اس میں کافی پیڑ پوودے لگا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آتی ہے بہتھ رہتا ہے وہاں پہ
جی
چلیے گا گھومنے
جی ضرور چلیں گے
کھلائیں گے ہے آ ہم
ہاں چلیں گے
اور اس سے آپ کو آپ کا آم ک پہ ہے بھائی جان ہ
جی ہے نا
کتنے ہیں
ا ہے بھائی جان چار ہے زیادہ نہیں
چار ہے ہمارے پاس تو چھ ہے
جی کس کس چیز پیڑ پودے مطلب کون سا ورائٹی کا آم کا پیڑ ہے
دو آما کا دو ڈالمہ کا ایک کسیم بھوگ کا ایک ج تال مک
اچھا
اللہ توا اور بتائیے نا آپ کے کواں اور کسیم بھوگ ہے جردہ ہے ہاں ایک بیجوک ہے یہی سب ہے
ہم لگایا بھائی جان ایک جردہ کا پیڑ ہے ایک بیجو کا پینڑ ہے ایک مالدیو کا پیڑ ہے اور ایک کسین بھوگ کا پیڑ ہے
چلیے ٹھیک ہے
اور اور بھی پیڑ پودے لگائے ہیں
بتائیے نا تو
لیچی کا دو پڑ پیڑ ہے
لچی کا لگا ہے کا
جی بھ جن لگائےیں ہیں کھائیے کے کالی چی پڑا بھی ہے آئیے آج شام کو بنھیا سے کھلائیں گے آپ
سچ بھائی جن ہم جلا لے کر آئیں گے
جی
جھولا لے کرا ہے کا
جھولا لے کر آئی نا پورا بور دیں گے بھ جھولا
جھوٹ نہیں ن بول رہ ہے بائی جان تم اسی وقت آپ کا ہمل کریں گے آپ جانتے ہیں
آپ آپ سے میں نے جھوٹ بولیں گے بھائی جان آپ کو لگ رہا ہے اور کون کون بدتمیز فون کر رہا ہے بھائی جان
چوڑی نب جان
ہاں ایک چپاٹ لے گ نا اور بتائیے کہیں گھومنے چلنا ہے کہ نہیں
جانائ
کیا ہے
سن رہ ہیں کہھر موتاری سے موتاری کا واٹر پارک سے گھوم کر آیا جائے گرمی کا موسم بہت ادھ ہے نا
جی جی شاہ بولے ہیں م تہاری نزدیک بھی ہے چلا جائے گا بھائی جان م تہاری آج شام کو واٹر پارک
ہاںاں بہت اچھا لگتا ہے وہاں پہ
جی وہاں پہ کافی لڑکے لڑکیاں آتی ہیں لڑکی لڑکی آتی ہے بھائی جن
ہوں لڑکییاں بھی آاتتی ہے وہ سوچ کے نہیں ن آئیے گا بھائی جانا تو وہ چیزوں کا مرنے لگے گا
ہم اتنا پاگل نہیں ہے بھ جان کی سرٹ کے جائیں گے نہ
ہ نہیں یار تھوڑا اس ٹائپ کے ہیں
بااک بھائی جن کا ایسے سے بول رہے ہیں ہم آپ ج جھارو ل کہیں ہم نہیں وہ سب کے پھیر میں رہتے ہیں اچھا آپ نہیں لگتے
ہمارا ایک ہائڈروسلنا بڑا ہے
او صی بات ہے بھائی جان کل کیرم بورڈ کھیل رہے تھے اس میں بھی رونے لگے ہارنے لگے تو لڑکی کی طرح
لیکن ا مردانگی سثابت کرے کا
آپ کریے بھائی جان آئی گے نا شام کو بتا
ہاں میں تو سوج لے سوچے پلاؤون لے کر آئیں گے تو اچھا رہے گا
ہاں اچھا رہے گا آپ کے لیے بھی
ہم کم سے کم آدھا ایک گھنٹہ سے کم نہیں ٹکیں گے سوچ لیجیے
نہ ہار تھک جائیے گا آپ
وے تھکنے کا تو سوار نہیں پیدا ہوتا ہے
لگے گ لگے گئی چ ل نے
پریکٹس نہ ہے روز پریکٹس نہ کرتے ہیں چھوٹے نواب کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے ہوں گے آپ لیکن ہم بنا کرنے بنا کر کے سوتے نہیں ہیں
ٹھیک ہی ہے بھائی جان دییپ پیر کیجیے اور بتائیے ہم ممی ابو جان گھر میں سب کوئی ٹھیک ہے نا بھائی جان
ہاں سب ٹھیک ہے
چلیے بھائی جناامی ابو کو میرا سلام کریے گا اللہ حافظ
اللہ حافظ